بولو میں نے بولا نا میں واپس ہی کروں گی بولو
ہاں بچے اٹھ گئے
تو اس وہ مجھے بول رہا تھا کہ ہاں کہ ہم اچ پندرہ بیس دن کے بعد ہی تو میں اس کو بول بول رہی تھی ہاں میں نے میں نے اس کو بولا ا مت کرو ابھی ایک
آہا ہی
تو گرمی سے بات ابھی سب لوگ بہت تھکے ہوئے مطلب تمہارے گھر دوا لے رہے کیونکہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے ابی بھی تھکاوٹ کم نہیں ہوئی ہماری نہیں ہوئی تو ان کی کہاں سے
ان کو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے میری بہن وہ بس اپنا کام نکل وانے کی کاگار پہ ہوتے ہیں ان کو اس پہ کچھ نہیں ہے لیکن ا اگلے اگر اگلے مہینے رکھیں گے نا بعد میں ہم کیا کریں گے ہمیں جانا ہے دعوت پر ہمیں خالی کے گھر کب شادی وہ تو ہے اگلے مہینے
نہیں وہ لوگ بول کے رکھیں گے نا اسکے بغیر
ہاں ان کو تو بولنا ہی پڑے گا کیونکہ خالی والوں
یہ رسم
سپٹمبر میں رکھ
ڈیٹ یہی نا وہی نا سٹمبر کو
ہاں
گرمی کی پتہ ہے اس گرمی سے اللہ کی قسم کسی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے
کپڑے بھی نہیں پہن پاتے ہیں خدا کی قسم اتنے کپڑے ہیں نا لیکن ہم نا ان کی اور دیکھ بھی نہیں رہے ہیں وہ صرف لائننگ والے کپڑےہیں وہ کہاں سے پہنیں گے
ہے میں نے نہیں ارے وہ جو چھوڑو وہ کپڑے چھوڑو مجھے بولو میں نے اس مہیں اس سال مطلب سمر لگاتی میں ایک
ہاں بہت
ایک بینار پہ کیا لگا کے ہوتا ہے پھٹ اور پھٹا ہوا ٹی شرٹ کیونکہ میں نہیں کر پاتی ہوں برداشت
کوٹن کوٹن تو گھر پہ برداش نہیں کر پاتی کیا برداشت کروں گی
اتی گرمی بہت زیادہ ہے
پاپا نہیں ہی مانے گا تو مجھے لگتا ہے
کیا
ہے ہو ٹھیک ہوگا تو اس تو پھر پ پاپا نے بھی بولا اس کو بولا نہیں کچھ ٹائم بو تو دو اس کو بھیج مطلب ایک تو موسم بھی تھوڑا ا سٹینڈ ہو جائے
جن چھوٹا بائ چھوٹا بچہ ہے وہ کیا بولے ہاں اس کو میں ویسے پاتا ہوتا ہے گھر کا سارا کچھ لیکن ابھی ہے نا ٹائم ابھی کتنا ہوا وہاں جاتے ہوئے ابھی لوگ اور ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا بسمہ کو یہاں سسرال میں پھر سے پھر وہ دس پندرہ دن پھنسے گی وہاں بن سکتے بس اس کے رشتے پہ اس کا رشتے کا بھی سوچنا ہے پھر دیکھا تھا نا دانش
بولا جاو دیکھی میں
ہاں ہوا تھا نہ بہت زیادہ اگر کوئی اور اور ہوتا ہے نہ
وہی تو اب ان کو بھی سوچنا ہے نا اب یہ آج ہی فنکشن رکھ رکھیں گے یہ کون سی بات ہے
نہیں
اور سناؤ
مجھے بول رہی تھی بول رہی تھی آپ کو پتہ ہے مجھے انشا بول رہی تھی کل ہی مطلب گیٹ کے پاس
ہاں اقرا اچھا
گاڑی میں
اففو
میں نے سوچا تھا میں انشا کو فون
پھر
کے بول میں نے سوچا تھا میں انشا کو فون کر کروں گی میں کیونکہ ابھی وہاں پہ مطلب بشیر انگل ہے وہ نا مولی
ہاں جی
حساب رکھتا ہے اپنے باپ کا مطلب تھوڑو اگر غلطی سے
تو جو ہم
اس کے بیچ تو کیا ہو جائے گا
وہی نا میری مما نے بولا مما اپنی ماں کو ایسا کرے گی کیا میری مما نے بول کے رکھ ا ہے دادی نانی کو کہ انشا پہ نظر رکھ میری م ما نے دا نانی کو بول کے رکھا ہے انشا کو نظر رکھنا وہ ایسا کچھ ضرور کرے گی اس لیے آپ لوگو بھی میں دن بھر سونا لیکن دیکھو آپ تو باہر جائے گی تو وہ کیا کرے گی بچاری
تو دادی کیا کرے گی اس کو اب کا پیچھے پیچھے چلی جی
وہی نا اس کے پاس دماغ نہیں ہے یہ پاگل ہے
لگتا نا باہر نکلتے ایک مطلب اور ملتی مگر مطلب گیٹ کے گیٹ گیٹ کے پاس گئی کرنا وہ مت صحیح ہے
کیا سوچے گی وہ بشر والے بشر مولی صاحب والے جیسے وہ نکلی تھی نا پر تو مجھے تبھی گندا لگا آپ کو برا مت لگے گا سننا مجھے تبھی گندا لگا وہ ٹیشرٹ میں نکلی تھی میں نے سوچا اگر اس کی نظر پڑ گئی ہوگی اس پہ کیسے نکلی ہے وہ ماریا کا تو پھر بھی فراک تھا لیکن وہ تو یہاں اندر بھی نہیں آ پائی یہاں پاپا تھا نا پاپا تھا نا عمر تھا نا وہ یہاں آئی ہی نہیں وہ کچن میں تھی جا جاتا ہے کوئی ٹی شرٹ میں جتنا اس کا
خود سا اس کو بہت
ہاں جتنا جی جتنا جتنا یہ ہے نا جتنا ان کو ہے نا یہ ا مطلب بولتے اتنا ہی یہ نہیں سمجتے لیا اب بیسم بچاری بھی ختم ہو گئی اس کو سمجھاتے سمجھاتے
نہیں بولنی
عربی نکاح بولا آپ کو یہ
سچ ہوتا ہے نہ اللہ کی قسم گئے تھے شوپنگ کرنے
اچھا ٹھیک ؤ ہو آپ کی آواز دور آ رہی ہے یہ ائرپوڈ ٹھیک سے رکھو
فون رکھا تھا دور اسی وجہ سے بےشک
اچھا ٹھیک اس سے ہوتی ہے یہ پرابلم
اب ٹھیک آری فون مت
ہاں اب ٹھیک
ذیادہ دور
اور ابھی پھر سے بارش ہونے کا ام کان تو نہیں ہے لیکن یہ بادل چھائے ہوئے ہیں پتا نہی کیا ہوگا اب
پھر انہوں نے بو انہوں نے بولا ہے نا چوبیس
چوبیس
اللہ رحم کرنا چاہیے
اور کیا
ابھی یہ ابھی گئی ہیں
ہاں اور کیا یہ ہماری ہی غلطی ہے جو ہم نے پیڑ پودے کا ٹے ہیں فلڈ بھی اسی سے آتا ہے ورنہ پتا ہے جب پیڑ لگتے ہیں نا تو زمین مضبوط ہو جاتی ہے اپنے روٹ سے یہ زمین کو پکڑ کے رکھتی ہے اب ہم نے پیڑ ہی کاٹ ڈالے تو زمین بھی کھلی کھلی ہو گئی
کہتے ہیں اگر ایک پیڑ خراب ہو کر کاٹے نا تو دس پیڑ لگانی چاہیے لیکن یہاں پہ وہ سب نہیں چلتا ہے اور
ارے نکلتے ہو گھر سے آپ کو پتا ہے جب ڈل گیٹ سے ایسے جاتے ہیں نا وہاں اف ہے پتہ ہے وہ پنیک کتنا ہے
وہاں سے وہ فونا کرتا ہے
وہاں پہ ہے وہی میں بولتی ہوں نا وہی میں بول رہی ہوں آپ کہاں یہ رکھتی ہیں ہاں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے ہم نے جموں کو کیا ہے ہائی الرٹ پانی آیا ہے س باغلیئر ریلیز واٹر میں نے بولا یہ جموں کو ای ہائی الرٹ کیا ہے جموں کو یہاں نہیں جموں کو
ا
پچھلی باری آیا نا پہلے جموں میں ہی یہ سیلاب بہت برا سیلاب
ہاں
جب نا وہ
ہاں پر اس ٹائم ہی کیا حالت ہوئی
ہم بچ گئی تب اللہ کی مہربانی سے اللہ اس بار بھی بچاے ہر ایک کو ہر ایک کو دیکھو حول میں اتنا پانی ہے ڈرینیج کا پانی ون ون ون مجھے لگتا ہے یہاں کی گورنمنٹ بھی فیل ہے اگر ڈرینیج پہ ہی دھیان دیتے نا
یہ مت چاہیے یہاں
یہ آرزو بوٹیک پتہ نہیں کہا ہے میں اسی کے پاس کبڈی بیھچتی اه یہ اچھی کپڑی سلوا
تو یہ اچھا بناتا ہے
بہت اچھا ڈیزائن نکال ٹا ہے لیسیس دیکھو کیسے لگاتا ہے یہ میں اس طریقے سے نا فوٹو اٹھاتی ہوں پھر یہ اس اپنے ٹیلر کو سینڈ کرتی ہوں بولتی ہوں ایسی کبھی وہ کہتی ہے نہیں لگا سکتی کبھی وہ کہ تی لگا سکتی ہو اب دیکھتے ہیں میں مما کے لیے بھی ڈیزائن وہیں سے دیکھتی ہوں یہ بہت اچھا ہے اورب ٹھیک اب نا بسمہ کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اس کا کیسے مان ہی لیا فرام کرنے کا کچ سو ٹینشن ہے دماغ میں
نہیں اوپر اچھا
اس کو گھر اس کو گھر کا ٹینشن ہے ہاں وہ آپ بیچاری بول نہیں رہی ہے لیکن ہے اس کو ٹینشن
یہ مجھے لگتا ہے
وہ ختم ہو گئی ہے
اب بھی میں نے کیوں کی شاد
ہاں لیکن یہ تو اللہ کے حق میں ہے نا یہ ٹائم ہوتا ہے چلو پھر بعد میں ابھی کرتی ہوں
ہو گئے نا
اللہ حافظ